جی السلام علیکم جناب
اور خیریت ہیں
خیریت ہے اللہ کی خیریت ہے خریت سے ہیں اللہ کی کیہریت ہے آپ بتاؤ بتاؤ بھائی جان
الحمد للہ بھائی بہت اچھے ہیں
ہلو
اور آپ بتاؤ آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
آ ج موسم ہے گرمی چل رہی ہے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے گرمی
ہمارے یہاں کا موسم بی ش بی ش دیک کہ ہمارے یہاں ہوگی اللہ کی رحمت بارش کیا ہے نا کہ الگ رحمت بارش ہمارے یہاں وہ ہونے والی ہے اور تو وہ ابھی جب اللہ رحمت برسے گی تو ہم لوگ پھر گھومنے نکل جائیں گے اور اس کا انسان لطف اٹھاتا ہے
جی آپ جائیں گے یا آپ کی آپ کی بیگم بیگ وغیرہ ابو ابو
ابگو ہمارے ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں ہماری بیگم بہت اچھی ہے آپ بتائیں آپ کے گھر میں ابو امی کیسی ہیں
سب بڑھیا ہے موسم کا حال بہت زیادہ خراب ہے کچھ مت پوچھ چ جخان گرمی زیادہ پڑ رہی ہے
اچھا جی ہاں وہ تو مان سکتا ہوں میں کیونکہ موسم یہ ہے نا کہ بھائی ای تھے کہ الگ بنایا وہا موسم ہے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اور دو دیکھیے اس میں یہ رہتا ہے کہ بھائی اپن دیکھیے دھوپ اگر ہو گئی تو گرمی
گرمی مس تو پڑنی ہی پڑھنی ہے جی
اور بارش ہو گئی تو اللہ کی رحمت ہو گئی تو پھر ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کہ کم سے کم بارش ہو جاتی ہے ٹھنڈا ہو جاتی ہے تھوڑا سکون مل ج ہے تا ہے اور تو کہیں گھومنے جاؤ اور گھومنے وغیرہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤتا ہے من ہی تازہ ہو جاتا ہے
سر اور سناؤ بیگم کیسی ہے آپ کی
ا
بیگم کیسی ہے بیگم موسم میں صحیح ہے موسم
موسم تو ماشاء اللہ کیا بتائے ہم وائٹ میں بول رہا ہوں بارش ہونے کا سبھا وہ سبانا ہے لیکن اللہ پاک کرم کرم سے اگر برس گیا تو ہو گیا
جی تو اللہ کی ہو ہے دوا
بے شک بے شک بے شک اور دیکے کیا ہے ج ہم لوگ کی اور اللہ نے درخت بنایا ہے نا درخت میں پیڑ پیڑ کو اپن درخت بولتے ہیں اردو پہ اور اس درخت کو کیا ہے کہ آج کل دیکے معاشاءلہ دیکھ لیجے آپ کہ بھائی آج کل کرونا ک دیکھیے کتنے آکسیجن کمی تھی
اچھا
ہاں لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیوںک بھائی درخت جتنے ہیں پیڑ پودے کاٹے جا رہے ہیں نا سپن کو آکسیجن کی کمی ہوتی جا رہی ہےدش کیا اور یہ دیکھ یہ کہ اللہ پ کے ر مرم سے درخت کو اللہ نے جب پیدا کیا بنایا ہے تو اس ایک کنڈیشن کیونکہ اس میں سےب اپن آکسیجن لے سکیں اور کاربن سائڈ وہ جاب کرتا ہے
بس کی بات ہے
ہے نا اور تو دیکھیے کیا ہے الزان ہوتا ہے درخت کو کاٹ رہا ہے آج کل درخت کاٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو وائف پردوشن پھیل رہا ہے اور یہ دیک کہ بھائی دھواں نکل رہا ہے کارخانہ دھواں نکل رہا ہے گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے ہے نا تو اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دھواں جائے کہاں
جائے
تو انسان شریر پہ ہی وہھواں جاتتا ہے نہ کہ پہلے کیا ہوتا تھا کاربن ڈائی آکسائڈ پیڑ پہے جاب کرتے تھے ہے نا تو ہماری ہماری جو ہوائیں تھی ماشاء اللہ بہت اچھی تھی اور اب کی ہوا ایسی ہوگی تو یہ کہ کیا بتائیں کہ اب تو سانس لینے میں بھی دقت ہے انسان
نہیں نہیں دقت ہے موسم اللہ جی یہ تو ایک تو یہ پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں بہت ایک کٹائی بند ہونی چاہیے مسء اللہ ایک پیڑ کاٹے تو وہاں پر دو پیڑ لگنے چاہیے
ب شک ب شک اور دیکھیے کیا رہتا ہے نا ج جیسے اب ایک بھی ہو کہ درخت کے بارے میں دوسرا ہو اپنا پانی اب دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ ن نالوں سے بہتا ہوا پانی ہے نا کارخانوں سے اور اس کا ڈیزل کا یہ سب بہتا ہو وہ پانی کہاں جاتا ہے ندی تالاب پہ
ندی تالاب
ا وہی پانی فلٹر ہو کر گھر گھر آتا ہے اور وہی پانی لوگ پیتے ہیں
جی ماشاء اللہ یوں بتاؤ یوں بتاؤ ماشاء اللہ یا پانی ویسٹ تو یوں کرتے ہیں یا آپ نے سمر چالو کر دی سمج چالو کرنے کے بعد آپ کولگیٹ کر رہے ہیں جب تک وہ چل رہا ہی ہے تو بیسٹ کر رہے ہیں اتنا بیسٹ نہیں ہونا چاہیے پانی ویسے ہی جب تک آدمی نہا کے کپڑا چینج نہیں کر لیتا ہے جب تک چلتا ہی رہتا
دیکھیے اللہ تبارک سالن کہا ہے کہ اس چیز کو یوج اتنا کرو جتنا آپ کو یوز ہو سکے فالتو مت پاؤ اس کا حساب لیا جائے گا
اللہ جی اللہ
ہے نا اور دیکھیے کیا رہتا ہے اس میں اللہ تبار تعالی نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ جو چیز آپ کو وہ جائز ہے وہ چیز کرو آپ اور جتنا آپ کو یوز ہے اتنا یوز کرو نہ پالتو ہاں نہک پال فالتو پانی بہاؤ نہ کہ فالتو پیسے خرچ کرو ہے نا لیکن ہاں کنجوز بھیونٹی ہے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا جو کنجوس ہوتا ہے وہ جاننمی کہلاتا کیک اللہ کے دٹ مال دولت عزت سب الگ کی ہوئیی
اللہ کی دی ہوئییس یے مان گئی ج تمہاری اتنا ہے آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنی یوز کرو ہم کو کوئی بھی چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنی یوز کروں
اچھا لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں نہا رہے ہیں فوارے سے تو بہہ رہا ہے پانی پورا ہے نا اور اور انسان جیسے پانی کا یوز کم کرنا ہے تو اس کو زیادہ ہے پانی چالو ہے تو چالو ہے اللہ تبارک تعال اس
ج بھائی جان صحیح ہے بھائی جان صحیح بولا آپ نے
اور یہ دیکھیے کہ اللہ توبق نے ہم لوگوں کو رمضان اتنا اہم مبارکتا جوہار دیا ہے کہ اس میں نہ ہی گناہ ہوتا ہے انسان دن بھر روزہ رہتا ہے یہاں تک کہ آپ نا یہاں تک کہ اگر کوئی بندر ہوتا ہے تو وہ دوٹ جو تھوک ہوتا ہے وہ تک نہیں لل سکتا ہے سوچے ایک مہینہ س صبح سے تین بجے سے لے کر شام کو سات بجے تک بتائیے انسان روزہ رہتا ہے ہے نا نہ پانی کی شت ہوتی ہے نہ ہی وہ تھوک ل سکتا ہے چاہے تو چھپے سے کھا سکتا ہے لیکن نہیں وں نہیں کھاتا کیوںکہ اللہ دیکھ رہا ہے
اللہ دیکھ رہا ہے وہ صحیح ہے
اور بے شک دیکھیے آپ تو بنیادی میں چھپا لو گے یارے یار وہ نہا دیکھ کے چلو میں کا لیتا ہوں لیکن نہیں انسان کس سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے
دیکھ رہا ہے صحیح ہے اللہ
بھائی بندک کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اتنا اہم مبارک مہینہ میں آپ اگر چھوڑ دو گے کل کرو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے
ناراض ہو جائے گا ہاں بھائی ات بول رہی
اور دیکھیے عید میں عید میں کیا ہوتا ہے سب بھائی بہن اور سب ان کے بچے جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ ماشاء اللہ کیا بتائیں انسان ایک الگ ہی رونق رہتا ہ اور د کہ کیا رہتا ہے نا انسان جب سب اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ مچا اللہ اپنے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا لگنے لگتا ہے بھرا بھرا گل لگنے لگتا ہے اپنا ہے نا اور تو جب چلے جاتے ہیں پھر تھوڑا گھر خالی خالی سا لگتا ہے لگے کہ کہ اللہ پھر بلا لے ان کو
صحی کا بھائی جان آپح بتا رہے ہیں صحی ہے یہیات
اور انسان نے اور اللہ نے ہمیں تیوار کیا ایک اور بقریید کا
ہاں
بقریید میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالن کا ایک جس کو میں نے مال دیا اس کے اوپر قربانی کرنا جائز ہے قربانی انسان جب کر ہے تو گغریبوں میں گوشت تقسیم کرتا ہے بٹ ہے ہے نا جو غریب بچارے جو سال بھر میں نہیںکھا پاتے ہیں اللہ پ کے رحم و کرم سے بقرعید والدین کم سے کم دو وقت کا کھانا کھاتے ہیں وہ
کھانا کھاتے ہیں صحیح ہے
اور تو ان کو گوشت ملتا ہے جب انسان بانٹتا قربانی کر کے جب پہچاتا ہے نا کہ پھر میں تو اللہ تبق تلہ بہت خوش ہوتا ہے کہ غریبوں کو کم سے کم اس کا حق پہنچ گیا ہاں لیکن آج کے کیا بہت سے لوگ کیا لگتے ہیں کہہ رے مال ہے دولت ہے لیکن ہم قربانی نہیں کرائیں گے کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اور دیکھو انسان کو یہ لگنا چاہیے کہ بھائی ہمارے معاشرے میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک وتعالی ہمارے ہر ایک ہر ایک ذراہ سا برابر آپ گنا کرو گے وہ سب دیکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے کیونکہ ہمارے آجو باجو پہ دو فرشتے متعین کیا اللہ نے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک بدی لکھتا ہے آپ اگر نیکی کرتے ہو تو فورن لکھتا ہے لیکن اپ گناہ کرتے ہو تو بدی والا جو ہوتا ہے نا وہ جلدی نہیں لکھتا ہے وہ اللہ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ تھوڑا سا وقت اس کو ملے تو یہ توبہ کرے لیکن بندہ اتنا دنیا میں مشگول ہو چکا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے توبہ کرنے سے گنا ماف ہوتے ہیں
گناہ ماف ہوتے صحیح ہے بھائی جان اور
اور اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعت رہتی ہے کہ بھائی ہم سب کو ایک اور نیک بنا کے راستے پہ چلائے ہے نا کیونکہ جو انسان دیکھیے انسان غریبوں کا آج کل حق مار رہا ہے
حق مار رہا ہے
ہمم اور اللہ دے یتیم اللہ نے کہا ہے یتیم کا رکھوا جب یتیم کا کوئی دل دکھاتا ہے نا تو اللہ کا عرش ملہ ہل جاتا ہے
صحیح اور بھائی یار
دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم کچھ بھی ہو اللہ سب کو ہدایت دے اللہ سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عتائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ اچھے رہیں ہے نا ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ خدا حافظ
خدا حافظ بھائی جان